ہیلو
السلام علیکم آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک
آپ کو آیا سمجھ پروسیجر میں نے کیا بولا آپ کو ٹھیک ہے اسس کے بعد جب آپ کی اس نمبر کی تھرٹی ٹاسکس ہو جائے گی نا کمپلیٹ
ہاں
اس کے بعد پاپا کا نمبر رجسٹر کرنا مجھے دینا میں فارورڈ کراؤں گی ایسے ہی جس جب فیر دی کا مطلب ایک نمبر پے آپ تھرٹی ٹاسک کر سکتے ہو وہاں سے یہاں سے آپ لے سکتے ہو شاید ٹوینٹی کالس
ٹھیک ہے
مجھے بتاؤ کیا کر رہی ہو ٹھیک ہو کیا ریسٹ ویسٹ سب ٹھیک ہے گھر پہ پاپا گئے ہیں کام پہ مجھے لگتا ہے ہم آج کریں گے ایک اچھے ٹاپک کے بارے میں بات نماز کے بارے میں ٹھیک ہے آپ بتاؤ آپ نماز پٹھتی ہو
ہاں میں تو ریگولر ہوں
پانچوں ٹائم پڑھتی ہو
ہاں
اب تو ویسے او پہلے سے پڑھتی تھی
ہاں
کیا لگتا ہے آپ کو نماز جو ہمارے فرض ہے ابلیگیٹری پریئرز ہے اس سے سکون ملتا ہے
دیکھو اٹس آ کائنڈ آف میڈییکیشن یے ہمارے لیے ایکسرسائز بھی ہے اور ہمیں اس میں بینیفٹس بھی ملتے تے یے نہیں ہے کہ ایک تو ہم مطلب دین پے تو ہم قائم ہے ہی ہے ہی اور یے ہمیں ہماری باڈی کو الگ سے بینیفٹ
ہاں وہ بات تو سچ ہے میری جان آپ تو بالکل چھوٹی ہو کے بہت بڑی بات کرت تی ہو سب سے چھوٹی ہوکے بھی بڑی ہی دانش مندی کی بات کی آپ نے جی جی جی صبح کتنے بجے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہو
جیسے نماز ختم ہوتی ہے اور میں اسٹارٹ کرتی ہوں
پھر واپس سوتی ہو
ہاں کبھی پڑائ بیٹتی ہوں
گھر میں اور کون کون اٹھتا ہے آپ کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے
کبھی کبھی پاپا مما مما تو ریگولر ہی ہے پاپا آتے ہیں نا لیٹ فیر وہ اٹھ نہیں پاتے
اچھا ٹھیک ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ الله آپ کی نمازوں کو قبول کریں
آمین
آپ کی بہنیں پڑھتی ہیں نماز
کبھی کبھی ان کے پاس اصل میں ٹائم نا تو ملتا ہے اور وہ بھی تھک جاتی ہے ان کو ایک ہی جگہ رہنا پڑتا ہے آٹھ گھنٹے
لیکن نماز تو فرض ہے اس کے لیے پہلے ٹائم نکالنا ہے یے تو ہماری فرائضی ستون ہے
ہاں وہ تو ہے ہی میں بھی ان کو کہتی ہوں کی نہیں نماز پڑھو آپ کوئی اچھے بینیفٹس ملیں گے لیکن اب ٹائم بھی نہیں ملتا ہے کیا کرے گا
جی جی جی یے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پے گفٹ دیا گیا اپنی امت کے لیے وہ تو امت
پچاس نمازیں ہوتی تھی لیکن ہمارے اس کے لیے کی ہم اچھے سے ان کو ادا کر سکیں مطلب کے پھر پانچ ہی کی گئی
بالکل صحیح کہا آپ نے بیٹا ہمارے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بہت روتے تھے کہ میری امت شاید پچاس نمازے نہیں پڑھ سکتا ہے ان کو پتا تھا نا میری امت تو پانچ ٹائم نہیں پڑتی ہے تو پچاس کی تو بات ہی نہیں ہے دیکھو جب ہم نماج پڑھتے ہیں نا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا دل جیسے سیٹسفائی ہوتا ہے کہ جی نہیں
ابویسلی کیوں نہیں ہوگا بکاز وی آر کنیکٹیڈ وت آ کریٹر
کو ہمیں لگتا ہے کی نہیں جی اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم صبا کی سارے گناہوں سے بھی دور رہتے ہیں جیسے کے ہم نماز پڑھ کے بیٹھے ہے اب ہم آ گئے کسی کی بیگ بائٹنگ کرنے لگے تو ہمیں دل میں تھوڑی سی وہ کھچل پچل ہوتی ہے کی نہیں جی میں نے جی نماز پڑھی اب میں کیوں اپنی نماز کو ضایع ہونے دوں گی تو دوسرے گناہ میں شامل ہو جاؤں گی ایسے ہی کیا ہوتا ہے میری میرے بیٹے جب ہم نماز پڑھ کے بیٹھتے ہیں تو ہمیں کائنڈ آف میں وہ چیز چوری کروں گی
ہاں جی
ہو جاتا ہے نا پھر تھوڑی دیر بعد یاد آتا ہے نہیں جی میں نے جی نماز پڑھی اب میں کیسے چوری کر سکتی ہوں
ہاں ہاں مطلب بیسیکلی ہم خراب چیزوں سے جو بھی ہمیں مطلب نقصان پہنچاتے ان سے بھی ہم دور ہو جاتے ہیں
ایکچ ایکچولی میں وہی بولنا چاہتی ہوں آپ کو جب ہم نماز پڑھتے ہیں بیٹا تو پھر ہم کیا ہمیں کیا ہوتا ہے ہم باقی ساری برائی سے بھی تھوڑا دور ہے تھوڑا کیا پوری ہے میم بولتی ہوں ہم سوچ نے لگ جا ہے کہ نہیں جی اب جی میں نے نماز پڑھی
ہاں
آب جی میں یہ نہیں کروں
ہاں ہاں
برا کام نہیں کروں گی
جی بالکل
ش اید مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے اللہ ہے ہم پہ اس لیے نماز فرض کیا گیا کہ یہ جو میری امت ہے
ہوں
یہ سارے برے چیزوں سے
دور رہے ہاں
اور ان کو مجھ سے نماز ایک د دو اٹز اے کائنڈ آف آپ سچی میڈیٹیشن ہوں یہ ہم اگر ہم دل سے نماز پڑھے تو
ہاں
جیسے کہ ہم اوپر والے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہے
ہاں
ہے نا لگتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کر رہی ہوں اور اگر ہمیں مانگنا سچ میں آئے گا
ہاں
تو ہماری ہر ایک مراد پوری ہو جائے گی
جی بالکل
جی ہے نا لیکن ڈے بائی ڈے ہمارے جو دل ہے سخت ہوتے جا رہے ہیں
اصل میں جب سے فون وغیرہ آیا ہے نا تب سے جو انسان ہے نا ان کے پاس وہ فضول ٹائم اپنے فون پہ تو اسپینڈ کریں گے لیکن اپنے کریئٹر کے لیے ان کو ٹائم نہیں ملتا
بیسیکلی میں آپ کو وہی کہنا چاہتی ہوں مجھے جو لگتا ہے نا جو یہ فون ہے یہ ہر ایک چیز کی جڈ ہے ہر ایک بورائی کی جڑ ہے یہ
لیکن اگر ہم پہ مطلب یہ سیلف کنٹرول اگر ہم فون سے مطلب آج کل سارا اویلیبل ہے لیکن یہ ہم تک ہے کہ ہم اس کو کیسے یوز کریں
بالکل بالکل آپ کو لگتا ہے کہ لیکن انسان کیس کا رائٹ یوز کرتا ہے
رائٹ یوز بیسیکلی جیسے میں جنریشن میں دیکھ رہی ہوں جو بھی ہاد سے ہو رہے ہیں
کیا ہم اگلی کال میں فون کیا ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ڈسکس کریں گے فی الحال ہم اس اس کال میں ہم خالی نماز ریلیٹڈ ہی ڈسکس کر لے کیونکہ ہم کسی پرٹیکولر اپک پہ بات کر رہے ہیںبھی اس کے بعد آتی دیکھو پانچ نمازیں ہیں دن میں
ہاں
ہے نا فجر ضہر عصر مغرب عشا
جی
ہم اشا کر کے بیٹھتے ہیں نا سوتے ہیں خون ملتا ہے بسترے میں کہ لگتا ہے کہ نہیں جی میں نے میں نے جی آج دن کی ساری نمازیں پڑھی
ہا اللہ مجھے اچھا آجر دے گا اس کاب
اور وہ ایک پیس فل سا مائنڈ سیٹ آ جاتا تھ بستر میں نا
جی
اور کیا لگتا ہے کہ ہمیں پھر ہمیں فکر ہوتی ہے جب ہم کچھ دن پانچ ٹائم پڑھتے ہیں پھر ہمیں عادت سی لگ جاتی ہے جی نہیں جب ہم نے پانچ آج کرو آج دو کل تین کل چار
انشاء اللہ پھر کل پانچ ہی بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہ ایک ہی چیز سے رہے گا جب ہم کانسٹینٹ رہیں گے
کنسسٹینسی دکھائیں گے اس کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں اس سے بہتر ہے تو پڑھنا ہی نہیں ہے یہ تو ہماری ابلیگیٹری پریئرز دن میں تو پانچ عمر ہمیں اپنے کریٹر کے سامنے جھکنا ہی جھکنا ہے ہی کی نہیں
یس
اللہ ہمارے بزرگوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفی دے ہمارے ماں باپ کو بھی اور ہمیں بھی لیکن آج کل میں دیکھتی ہوں جو یہ نئی جنریشن ہے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتی ہے بہت سارے اگر برے کام بھی کرتے ہیں لیکن نماز بہی پڑتے ہیں ساتھ ساتھ گندا
وہ تو بالکل ہے وہ تو اپنے تک ہی ہوتا ہے
جی جی جی ایکچولی آپ کو پتا ہے میں جب میں پہلے پانچ ٹائم نماز پڑھا کرتی تھی پھر جب میں کچھ ٹائم دلی رہی تھوڑا میں ڈٹیچ ہو گئی نماز کے ساتھ جیسے وہ دل کالا پڑ گیا مجھے ادھر
یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ مطلب کبھی کبھی ہو جاتے ہیں نگیٹیو تھاٹس کہ
جی نہیں نہیں ایکچولی ایکچولی میں یہ بول رہی ہوں آپ کو انوائرمنٹ کادی کا فرق پڑتا ہے
اچھا اچھا ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے
لیکن جس کو اپنا کریٹر یاد ہوتا ہے وہ تو کسی بھی جگہ اپنے کریٹر کو یاد کرتا ہے
تو میں وہ چاہے پھر بیمار ہی کیوں نہ وہ تو ادا کرے گا ہی
جی جی کل میں سن رہی تھی کہ فرائیڈے کے دن ہمارے مولی صاحب مسجد میں بولتے ہے لوگوں اب بہت پچھ تاؤگے جب آپ یہاں سے اس دنیا سے رخصتی کرو گے پھر آپ بہت زیادہ پچھتاؤ گے کہ بولو گے کہ میں نے یہ ابلیگیٹری پریئرس کیوں نہیں پڑھی تھی برا سی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے پورا سم بولا کرتے تھے کہ
ہم
آخری زمانے میں جو بندہ خالی پانچ نمازے پڑھے گا نا
ہوں
مے بھی اس نے نا سارا دین قبول کیا کیکی اتنی ویسٹرانئزیشن نگیٹیوٹی ننگ ناچ آ ڈیڈ ہوگا کہ لوگوں کو اپنے دین کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا
جی بالکل
کہ اگر وہ خالی پانچ نماز ہی پانچ ستون ہی پر آ جائیں گے
ہوں
کہ انہوں نے پورا دین کو پکڑ کے رکھا
ہاں
اللہ تعالی ہمیں اچھی ہدایت دے اور ہمیں اچھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور ہمیں نماز پڑھنے کے بھی توفیق اتا کرے
آمین
اور باقی ٹھیک گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی الحمدلله سب
کیا کر رہے ہو ابھی
بس بیٹھی ہوں آپ سے بات کر رہی ہوں
مما کہاں ہے
وہ نیچے ہے
اچھا ٹھیک باقی دو سسٹرس بھی ادھر ہی ہے
نہیں ان کا آج تھوڑا بازار میں کام تھا وہ وہیں گئی ہے
اچھا وہ اسی لیے ایک ساتھ ویک آف لیتی ہے پھر مار کیٹ ایک ساتھ چلی جات نا تہو کرو چلو جزاک اللہ الله ان کی دوستی کو بھی قبول کرے نہ صحی سلامت رکھے
ہامین
خدا آپ آپ لوگوں کی ہر ایک پریشانی اور میری بھی دور فرمائے
آمین
چلو بیٹا اللہ حافظ
اللہ حافظ
سنا میں آپ کو بولتی ہوں ایک پانچ دس منٹ میں کرتی ہوں دوسری
ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو بائے
سبمٹ کرتی ہو سبمٹ کر تی ہو